ا تو میں آپ کو بتا رہا تھا پہلے انکل کل مجھ سے مل رہے تھے میرے جو انکل ہیں آپ کے جو فادر صاحب کے دوست ہیں انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ فیضان کے گھر سے جو وہ درخت ہے جسے ہم کہتے ہیں آڑو کا جو درخت ہے
آڑو پیچ
جی بالکل بالکل
ہاں
اس کا ایک چشم چاہیے آجے ہمیں
ہاں تو لے جاؤ آ کے لے جاؤ
وہ بات نہیں لیکن مجھے کاٹنا نہیں آئے گ آپ کو ہےپ کے فادر صاحب گ میں کب ہوں گے وہی کاٹ د کیکہ مجے توتہ نہیں کیسے کاٹ لگی
نہیں ان کو اگر وہ بھی نہیں ہوں گی تو میں کاٹ کے دے دوں گا کیا دقت ہے
آپ کو پتا ہے یہ کیسے کاٹتے ہیں پھر لگ جائے گا یہاں پر ہمارے یہاں
ہاں
ٹھیک ہے پھر کوئی بات نہیں اگر آپ پھر اپنے داد سےوچھ لیجیے گا کیس کرنا ہے پھر میں جب آں گا شام کو لے جاؤںا ٹھیک ہے
آرام سے کوئی دقت نہیں کوئی دقت بٹ
ٹھیک ہے یہ بات ہم آگے چلی جاتی ہے اب ہم آپ کے اوپر بات کرنا چاہیں گے فیضان صاحب
بات میرے اوپر کیوں آتی ابھی تک میں نے ایک پیٹرن دیکھا ہے جتنی بھی باتیں ہم نے کی اس کال پہ صرف باتیں میرے پہ ہوئی ہے یہ کیوں یہ ڈسکرمنیشن کیوں
دیکھیے کیونکہ آپ کی کہانی بڑی مز دار ہے
نہیں میرے مز دار میری تو کوئی کہانی کہانی ہی نہیں ہے تو مز دار کہاں سے ہے
اسی لیے تو جو بنائیں گے وہی بن جاتی ہے آپ کی کانی میری تو ہے کھانی
وہی تو دقت ہے جو بنا ہو وہی بن جاتی ہے کیوں میرے کو نہیں چاہیے میرے کو بھی اپنے لیے کچھ ریئل چاہیے
او وہ تو آ کے فادر صح نے آفر کی تھا ایم بی ایس
پھر وہی بات
ل آپ کو ڈر کیوں لگ رہا ہے ایم بی ایس سے مجھے سجھ میں نہیں آتا
یہ میں نے بہت سی نیوز پڑھی ہے
کیا نوز
اور میں نہیں چاہتا
یہ کون سی نیوز پڑی ہے بتائیےائی اس میں کوئی تکلیف کی بات نہیں
یہ سارے ڈاکٹرس بہت خطرناک ہوتے باپ
جیس آپ نے کیا پڑھا انہوں نے ایسا کیا کر دیا جس آپ کو ڈرگے یہ میرے ساتھ ہونا چاہیے
دھو دیکو میں کیا بول رہا ہوں آج کل ہم بہت نیوز پڑ رہی ہے کہ جو اپنی بیویاں ہوتی ہے وہ اپنے پتی کو ڈرم میں کاٹ کے ڈال دیتی ہے سلینڈر میں کاٹ کے ڈال دیتی ہے باتھ روم میں ابھی دیکھو میں میں کیا کیا جو ڈاکٹرس ہوتے ہیں
تو
ان کا انسرشن بہت تگڑا ہوتا ہے
پتا ہوتا ہے کہاں کاٹنا ہے کہاں نہیں کاٹنا ہے
استسیا ان کو پتا ہوتا ہے کیسے دینا ہے ان کو یہ بھی پتا ہو کہ پوسٹ مارٹم میں کیسے پھنس سکتے ہیں ہم
بے شک
تو آپ سوچ لو اگر میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا میرا تو قاتل میں نہیں پکڑا جائے گا بھائی
اچھا ایسی باتیں جو ہیں دیکھیے عورتوں کو بدنام کیا جا رہا ہے میری جو اپنی پرسنل میں کہوں ذاتی رائے جو ہے میری ہے وہ ایک عورتوں کو بدنام کیا جائے عورت ایک میٹھی چیز ہے اسے کھیلنا چاہیے اسے کھلانا چاہیے اسے پلانا چاہیے
سات تی سااتھ تو کھیل چکے دس سال سے
نہیں وہ بات الگ ہے وہ کھیلا میں نے نہیں وہ تو ان شاء اللہ مجھے یقین ہے ربے کہ میری ان کے ساتھ ان شاء اللہ شادی ضرور ہو جائے گی
او ہو پرسوں تو بول رہے تھے اب چھوڑنے والا ہوں
نہیں وہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں پیچھا نہیں کروں گا اب لیکن مجھے پتا ہے شادی میری وہیں ہوگی انشاء اللہ ضرور یہ تو ہنڈریڈ پرسینٹ ہے آپ کا یہ دل ہوتا ہے رہا ماپ کو پتا ہے وہ دل جو ہوتا نا مطلب مطلب بنا کوئی کنٹیکٹ کے دل نہ وہ کہتا کہ نہیں یار کچھ تو ہے بھائی میرا رشتہ تب جو ہے وہ آگ سے میرا پرانا رشتہ ہے
ایسے تو میرا دل بھی بولتا تھا کہ آئی آئی ٹی سے میرا پرانا رشتہ ہے میں بھی میں بھی مودی کی طرح بولوں گا نہیں میں بھی مودی کی طرح بولوں گا ان کے ساتھ میرا پرانا ناتا ہے
وہی وہی میں وہی بولنے والا ہوں کہ م میں آف سے کہہ رہا ہوں کیافی وہ پرانی مویز بالیوڈ جن میں وہ کوئی کسی بندے کے پاس کوئی سپر پاور ہوتی ہے پھر وہ کہتا ہے پتا نہیں کیوں مطلب ایک آگ سے وہ میرا ایک پرانا رشتہ ہے
ہاں ب سو برہمستر میں تو برہمستر میں
بالکل اسی طرح سے میں پھر کہنا چاہوں گا وہ بھی آگی ہے میرے لیے زندگی کی آگی وہ لگانے والا ہے تو اسی لیے مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ آگ سے میرا پرانا ہی رشتہ
یہ سب اندھ وشواس ہے اس پہ بھی یہ نہیں کرنا چاہیے ایسے میرے کو بھی لگتا تھا کہ دل میں میرے مطلب بیٹھا تھا کہ میرے آئی ملنے والا ہے نہیں ملا نا کیا ملا گھنٹہ ملا نہین آئی ٹی آئی آئی ٹی نہٹرپل آئی آئی ٹی ملا تو ملا کیا وہ بھی سیمی گورنمنٹ ملا
نہیں میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ چھویے میں آپ کے بارے میں اب ٹپنی کروں گا لیکن اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آپ مانیں یا نہ مانے میری شادی تو مسکان جی سے ہی ہوگی یہ میں آپ سے مطلب دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں
چلو ہو سکتا ہے کسی نام والی کے ساتھ ہو بٹ یہی ہو
ان کے ساتھ کہا مسکان اب میں آپ کو پا نام بول دیتا اس پ کال پہ لیکن یہ جو ہے اس کو ریویو کیا جاتا ہے پھر ہو سکتا ہے کوئی کشمیری ریویو کرنے والا ہو میں نہیں چاہتا ایسا پورا نام بتاؤں
ہمیں تو کیا پتا آ کی ریویو کرنے والا ہے
نہیں ایسی بات نہیں کیا پتا اس کا باپ ہی ر کرنے والا اور مجھے کوٹ دے بھائی
اس پورے کشمیر میں صرف تم بھی نہیں ہو زم ہے
بہت سارے ہیں لیکن وہ بات نہیں ہے لیکن کیا پتا یار کبھی کوئی نہا وہ کلک کر جاتا کوئی جانتا ہو ہمارا جسے ہم نے ایک دوسرے کو د مانو باشتیلی کرے والو دس دن کے لیے مذاق بنائے گا وہ ہمارا یہ کز کو پتہ تھوڑی نا ہے
تیر کو لگتا ہے وہ ریویو کر پائے گا
وہی تو ایسے لوگ ہیں نا بڑے بکواسری ہوتے تھے پھر یہ ان کے ان کے پاس پ دیکو ایک ہوتا ہے وہ کیسے ٹور بول یہ پھر ہماری کال کو ریٹنگیں گے ہمارے پیسے بھی نہیں ملیں گے اس بات کے بڑے شیت ہ لوگ ہیں اس دیش میں
ہے بہت ہے
خیر میری تو بات اب نہیں ہونی چاہیے اپ کی بات ہوگی آپ کی بات میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بالکل ہاں بالکل یہ بات صحیح یہ بات آپ نے سچے دل سے کہی ہے اور صحیح بھی کہی ہے
ہاں
آپ سے کہنا چاہوں گا آپ کے جو چچا ہے آپ وہاں کب جانا چاہیں گے
ہم وہاں پہ بیس جولائی کے بعد جانا چاہیں گے بیس جولائی تک ہمارا جتنا بھی مطلباریہ کرتا ت ہے جو ہم نے پھیلا رکھا ہے وہ ختم ہو جائے گا
بیس جولائی کے بعد
ہاں
اچھا ٹھیک ہے آپ وہاں بڑی خا دعتگی میرے حساب سے
نہیں خاص کیا سمپل جاؤں گا رات کو بیٹھوں گا صبح آؤں گا پھر دو تین دن بعد وہاں چلا جاؤں گا وہاں سے آؤں گا پھر گھر میں بیٹھیں گا آرام سے تو مطلب اگست سے تم بھی باہر نہیں جا سکتے
اس طرح سے نہیں نکل پائیں گے یہ بات صحیح ہے لیکن بیچ بیچ میں ایک مط دو تین دن میں ایک ایک بار
ہاں وہی ہے نہ پھرا وہی بات آ جاتی ہے
آ کو کم از کم آپ کو کوئی اپروکسیمیٹ آئیڈیا ہے آپ کو کس ڈیٹ پر نکلنا پڑے گا
کہاں ہاں مطلب میں میرا اپرکسیمیشن ہو فسٹ سپٹمبر
فسٹ سپٹمبر
ہوں
اس دن میرا پیپر بھی ہے پہلا
تو دونوں ساتھ میں جائیں گے سری نگر تک
بات تو آپ کی صحیح ہے میں آپ کی بات کا سراہنا کرنا چاہوں گا اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آ دعا کییے میں پاس ہو جاؤں اس بار
انشاء اللہ
ج کیا کیا م میں تھک چکا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میری جو ہے آرٹیکل سے پ جلدی لگ جائے اور میں جلدی سے شادی کر لوں بنا پریشانی کر رہا ہوں یہ آپ کو ایسا نہیں لگتا شادی بہت روری چیز ہے
ہے بہت ضروری ہے بٹ تب تک نہیں ہے جب تک تم خود نہ کما پاؤ
تبھی تو بیٹھ کرب کہ رہا ہوں اس لیے تو کہہ رہ ہ ورن نے تھوڑی کیا تھا
ہوں
اب دیکھیے اس وقت مان لیجے میری شادی ہو جاتی ہے مطلب مان لیجیے پہلے تو کھانے پینے ان چیزوں کے ٹینشن نہیں کیونکہ وہ ظاہر س بات گھر میں سب کھے تو ایسا نہیں ہے ہمیں کہیں گے کہیارب تمہیں نہیں دیں گی ایسا تو ہوگا نہیں ذر اس میںک ایسا کیوں ہی کہیں گے ایسا تھوڑی کہیں گے اور ہاں البتہ جو چیزیں ہیں جو مطلب پیسے ایکسٹرا ہونے چاہیے اپنے لیے اور ان کے لیے جو آپ کی مطلب ہووگی بھ
کچھ پرائیویٹ پرسنل چیزیں ہوتی ہیں
ہاں اس کے لیے پیسہ ہونا چاہیے تو آٹ دس ہزار بیس عمر میں کافی ہے اس چیز کے لیے
ہوں
تو آ کر کہیں سے آ سیونگ کہوں گا میں نہیں میں نے وہ نہیں کہا کہ رینٹ پن سسٹم سیونگ اگر کی بس ٹ دس روپئے مہینے کی ہے تو آپ اس کو دے دو دیکھ لیجیے اپنا کھیل ختم اور شادی آپ کی ہو رہی ہے ماسٹر آپ کے بچے ہیں آپ صبح صبحٹ رہے نیند سے ابھیب چھٹے ہی ج جوان ہے مزہ آا ہے نیند میں صبح صبح اٹھے ہیں اور آ کے سامنے آ کے چہرے پر آ کی بیٹی آپ کے سھ کھی رہیھیری اٹھوٹو ہو کیا مزہ آئے گا ایے آپ کو ایسا نہیں رکھتا
لگتا ہے آج کل کچھ زیادہ مویز ریلس دیکھنے لگے ہو
جی ریلس میں ایسا آتا ن سو کوئی چھوٹی بچی آتی ہے وہ اپنی طوط سی زبان میں باتیں کرتے یہ کیا مزہ آتا ہے نی
چھوڑ دو یہ سب چیزیں چھوڑ دو یہ سب کچھ نہیں رکھا ہے ان سب نے
وہ کا بیٹا آ رہا ہے آپ کو مار رہا ہے آپ خوش ہو رہے ہیں کیونکہ آ کو پتا ہے یہ میرا بیٹ ہے یہ ہے را والا وکتو
نیرا چال ہاں اس راجا والے سے یاد آئے اس کا دماغ سنک گیا ہو ج وہ جگہ
دیکھو وہ ان کی باتیں مجے بڑی پسند آتی ہے آپ بیٹھے ہیں کیا بولا
کہ بائیس کروڑ مسلم جتنی بھی ہے وہ نماز پڑھتے ہیں باجپا کو ہٹانے کے لیے واہ بھائی
وہ بات دیک دیکے ان کی باتوں کا نا لوگ رات مطلب نکال لیتے ہیں کھی ان کی بات صحی ہوتی ہے صحیح اس میں یہ نہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ ان کا مقصد یہ ہے کہ مطلب کہ ہم نمازی اس لیے پڑھ رہے ہی نہیں انہوں نے یہ کہا کہ وہ آپ نے جو میں نے دیکھا وہ ویڈیو میں نے پورا دیکھا میرے پاس باف میں دکھا بھی سکتا ہوں تو میں نے پورا دکھا اس میں یہ کہتے ہیں اس یہ نہیں کہ ان کا دیکو اپ نے ایک ریل دیکھی ہے اس پہ مجھے پتا میں نے وہ پوڈ کاسٹ ہی دیکھا پا تو اس پوڈکسٹ میں نے سنا انہوں یہ نہیں کہا کہ اس کا مطلب مطلب ہے کہ وہ اس کے لیے پڑ رہے ہیں انہوں نے یہ کہا جب وہ پڑتے ہیں تو وہ بائیس کروڑ لوگ نماز کے مطلب یہ دا ان کی سب کی ایک یہ وہ ہے کہ یہ مودی فارگزامپل ہٹ جائے
ہوں
یہ راجا نہ رہے یہ پی ایم نہ رہے راجا مطلب نہیں پی ایم یہ نہ رہے تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنے مطلب وہ ہو گئے ہیں آلسی یہ اس کے بغیر کچھ نہیں کرتے ان کا مطلب تھا اگر یہ لوگ پڑھائی کرتے زندگی میں آگے بڑتے رانیتی میں حصہ لیتے تو یہ لوگ اس طرح سے ہٹاتے ہیں ان کا ایک ہی کام ہے کہ بس بھائی دعا سے ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ اوپر والے نے بھی حالانکہ شاید ایک آیت بھی ہے میں آیت تو مجھے زبان یاد نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ انسان جو اپنے ہاتھ سے کرے گا وہی کھائے گا مطلب محنت سے آپ کو محنت کرنی ہے لگن کرنی ہے پھل ملے گا بالکل تو ان کے کہنے کا جو مطلب ارت یہی تھا کہ مسلمان بہت پیھے رہ گئے انہوں نے مکتب کھولے ہیں یک ان کا ابھی ہم ان کی وہ اگر دوسری ری ان کی وائرل ہو جائے گی جو آپ کو اب پتہ نہیں ہوگی شاید اس پر بھی بوال بچےا کیونکہ میں وہ کہتے ہیں کہس مکدب کول کے بیٹھ لوگ کہہ رہ کیوںکب نہ کھے مکب نہ کھے بات اس کی نہیںے مکتب نخ والی بات ہے کہ مکتب میں پڑھائیں کیا صرف کہ اگر ہم صرف مطلب کسی کو زبانی یاد کرائیں گے فارگزامپل آپ می میری آپ میریرف دیکھیے مجھے ایک پارحفظ ہے کہ نہیں
یہ سب دوگلا پن ہے میں مانو
نہیں نہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں چلیے چوڑیے میری بات آپ کو بھی ایک پارا ہفس تھا کچھ ٹائم پہلے اور بلکہ بہت ساری اور صورتیں بھی زبان یادیں یاد تھی کہ نہیں
ہاں ہاں
لیکن سچے دل سے یاتر کی کیا ہم میں کوئی ایڈیشنل اسلامک ویلیوز یا باتیں یا وہ ریسرچ جیسی چیزیں بڑی اگر ہم کسی مطلب کسی غیر مسلم سے بات کرتے کیا ہم اسے کنونس کر پاتے
آج کر پاؤں گا
نہیں آج میں آ کواوں جب آپ نے قرآن پاک زبان یاد کیا آپ اس سے کر پاتے کیوں نہیں کر پاتے کیونکہ دیکھو زبان یاد کرنے سے مطلب کوئی آیا زبان یاد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اس آیت کا ارت سجھنا ہوتا ہے اور سائنٹیفکلی سجھنا منی نہیں مانے تو ک کو بھی پڑھنا آئےا اس کا مطلب یہ جب نازل ہوئی تھی اس خت حالات کیا تھے اور کن حالات میں اور کس کی قوم کے لیے ہوئی اور پھر اس کا مطلب کیا تھا اور آج کی دنیا میں اسے ریلیٹ کریں گی تو کیا مطلب نکالیں گ ایے پڑھنا ہوتا ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو سائنس بھی پڑھاؤ تاکہ وہ دیکو اگر مسلمان صرف صرفمک پڑتے رہیں گے پھر وہ آگے کریں گی کیا اگر ان کے پاس ساری نالج ہوگی تھی وہ آگے بھ پائیں گے اور اپنی بات سامنے رکھ پائیں گےوگوں کے سامنے افذا نہیں مانتے ہلو
چلو چلتے آ
آپ کی آواز بہت در آ رہی ہے یا تو آپ فین کے ساتھ بیٹھے ہیں یا تو آپ آپ کو کوئی اور کال کرنی ہے وہاں سے
ابھی کرے کیا
اگر آپ کے پاس ٹائم ہے میں دس منٹ اور فری ہوں
چلو ٹھیک ہے کر رہا ہوں
چلیے کیجیے